وعلیکم السلام
اور آپ خیریت سے ہیں؟
جی الحمد للہ میں بہتوں آپ بتائیے کیسے کی چلتا ہے
اور آج نہ جانے کے کی دل بہت بہت بوجھل ہے بہت بوجھل ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وقت نے میرے دل اور زندگی کے کے خوبصورت لمحے م سے چل
ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے آپ کو تمہاری بات ہاں آواز آ رہی ہے مری
آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے
ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز
جی، آ رہی ہے۔
ہ ابھی ٹھیک آ رہی ہے آپ کو میری آواز
جی آ رہی ہے
آپ کی بات سن کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دل میں کوئی بہت گہرا زخم چھپا ہوا ہے بعض آپ کے بعض اوقعات زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جہاں ہر طرف ادھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے جناب، آپ کو میری آواز جا رہی ہے؟ ہ
جی سچ کہوں تو کچھ برس پہلے ہمارا پانی ہاں بہت خوش ال اور پرسکون تھا گھر میں ہنسی کی آوازیں گونجتی رہتی تھی اور ہر خوشی سب مل کر مناتی تھ
نہیں تو زندگی کا سب سے کرارہ امتحان ہے انسان جب اپنے پیاروں کو ساتھ ہوتا ہے تو ان کی قدر کا اننا احساس ہوتا ہے
جی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے والد صاحب شدید بیمار ہوئے تھے پورا گھر فکر مند تھا اور ہر شخص دعا میں مصروف تھا
ہوں اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے والدین کا سایہ واقع بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اور ان کی محبت کا کوئی بدلہ نہیں
تمہاری بات درست ہے لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں تو جاتے ہیں بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں
میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں بعض اوقات حالات انسان کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے
تمہاری بات درست ہے بازر آتے ایسے بھی آتی ہیں جب میں آسمان کی طرف دیکھ کر دیر رات تک خاموش بیٹھا رہتا ہوں اور گزرا ہوا وقت یاد کرتا ہوں
بسا بہت ہی مشکل ہے وقت ہوگا یہ ہکی بہت تلخ ہے خوشیوں میں تو بہت لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر مشکل گھڑی میں چند مخلص لوگ ہی نظر آتے ہیں سامنے ہر کوئی ایک دم سامنے کھڑا ہے ب طریق لگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پے
بالکل صحی کا تم سے بات کر کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے کبھی کبھی صرف کسی کا کسی کا سن لینا یہ بہت بڑی تسلی دیتا ہے
بالکل آپ کال کرتے رہا کری آپ کا د حان پ ہو جائے گا اور رہی بات یادیں یادیں جو ہے واقعی عجیب ہوتی ہیں وہ کبھی ہمیں ہنسا دیتی ہیں اور کبھی کبھی آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہےئی ہے
تمہاری باتوں نے واقعی میرے دل کو تسلی دی ہے شاید امید ہی روش روش ہے جو انسان کوگی زندہ رکھتی ہے زندگی بھر
بات سے کہ خوف رہی ہے وہ اپ ٹوٹ جائیں تو بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا اللہ تعالی ہر مخلص مشکل اور اس کے بعد اسانی فرماتا ہے اور پریشانی کے بعد اللہ آسامی کرتا ہے بالکل اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن پ مشل کے بعد آسانی ہے
کبھی کبھی میں پرانی تصویر دیکھتا ہوں تو دل عجیب اداسی اداسی بھرا ہو جاتا ہے تصویروں میں کتنی خوشیاں اور کتنی مسکراہٹیں ہوتی ہیں بس بیا نہیں ہو سکتی
شاید یہی زخم انسان کو زیادہ حساس اور زیادہ سمجھدار بنا دیتے ہیں د سہنے والے لوگ تو کے درد کا بہتر سمجھتا ہے
ایک زمانہ تھا جب ایک زمانہ تھا جب میں مستقبل کے کے بہت سے خواب دیکھتا رہتا تھا میں چاہتا تھا کہ اپنے والدین کی ہر خواہش پوری کروں
اشء الد جی مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دل کی بات بیان کر رہے ہو اس اندھیری رات چاہے کتنی بھی تویل ہو اس کے بعد صبح ضرور آتی ہے
جی بالکل
ہ اللہ اور دو اور دعا ہے کہ تمہاری زندگی میں پھر سے سکون خوشیاں اور روشنی واپس آ جاؤ اور تمہارے دل کا تمام بوجھ ہلکا ہو جائے اللہ تمہاری مشکلیںسان کرنا ہے
ہاں مل ہاں مل
اچھی مشینئی زی ایک دم خوشحال طریقے سے جی پاؤ
بالکل بالکل
ورنہ آپ کو تو پتاہ ہی یہ پریشانی آ جائے تو کتنا مشکل سے کرتی ہیں اکثر لوگوں کے لیے کہنا تو آسان ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور سب ٹھیک ہو جانا یہ بہت زیادہ ہاری گ پاس ہے اس سے گزرنا اس سے گزرنا تو بہت مشکل ہے اس کے اوپر بھی یہ وہی بہتر جانتا ہے ان معمولی سان کو کیا پتاہ
بالکل بالکل ذمہ داری الفاظ جو ہے بہت بڑی چیز ہے اسے ہمارے والدین نے پاکستان ن بائیے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے
بالکل اور والدین کا ساتھ ہونا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے
بالکل بالکل
نہیں تو انسان تو آ پڑھ بھی جاتا ہے کل پھر بھی یادیں ہوتی ہیں جو پیچھے چھوڑا وہ ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں
اب والدین جب ہوتے ہیں تب ان کی قدر ہوتی نہیں جب نہیں رہتے تو انہیں یاد کر کے کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا اکثریت لوگ تو ان کے رہتے ہوئے اس بات کو کبھی نہیں سمجتے ہیں ان کے بنا کچھ کو نہیں ہے
بالکل صحیح بتا وقت رہتے ہی انسان کی قدر ہو جائے تو بہت ضروری ہے نہیں تو وقت گزرنے کے بعد اسے یاد کرنا اس میں پچھتاوا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں
ہر خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ بھی ان بھی بہت یاد آتا ہے ٹھیک ہے
بالکل صحی کا یاد ہے کبھی انسان کو بہت گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں دن میں ایک احساس رہتا ہے ایک کمی رہتی ہے
جی جو ذرا ذرا س خواہشات ہمارے وہ والدین نے ہمارے پورے کر دیے آج وہ اپنے بچوں کے لیے پورا کرتے وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کس طرح کرتے تھے کیسے کیا کرتے تھے
واق ہی آپنے تو کھ فرمایا
ہوں
جب انسان پر خود بیتتی ہے روزمرہ کی زندگی میں وہ ان سب معاملات سے گزرتا ہے وہاں پہنچتا ہے جہاں ہمارے ماں باپ سے اس وقت تب اسے احساس ہوتا ہے پھر اسے احساس سے کم کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ چیز تھی جو ہم ہم آسانی سے مل جاتی تھی اور اس کے لیے کتناور لگتا ہے
بالکل
ا اور بتائیے آج بالکل بالکل اور آج آپ نے کھانے میں کیا کھا لیا ج
بس میں نے تو مس نہیں کھایا دل ادار سے پریشان ہے
چلو آپ پریشان نہیں ہوئی مطمئن رہیے اپنے دادی کو تو کرے اور دعاؤں کا معمول رہتا دوو ہی انان کو انسان کو صبر دیتے جی ہاں
آپ بھی اللہ سے دعا کریں میں وہاں پہ درخواست
بالکل آپ اداس ہمل لگویاد کریے ہو سکے تو ت ہ جت نماز کےلہ ہ آگے ہس ل کے دو بلی
اچھا ہ
اللہنی مشکل آسان ہ چلیے پھر اب بہت رات ہو گئی ہے پھر بات ہو گئی
انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم
خبسل
یہ